ہ
ہیلو السلام علیکم وحمۃ اللہ
ہلو
السلام علیکم وورحمۃ اللہ
ہلو ہلو
ہلو السلام علیکم وورحمۃ اللہ
ہیلو
ہلو
ہیلو
ہلو ہلو بھائی آواز آ رہی ہے بھائی میری آواز آ رہی ہے
ارے آواز نہیں آ رہی آپ کی
ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہو ہلو
ہاں ہاں بولو
آئی آب آواز
ہاں ہاں اب آ رہی ہے
چلیے جی یہ ایپ کا کچھ کو کچھ گڑبڑ ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں
تک میری دو کال کٹ گئی نہ آواز آ رہی ہے نہ کچھ
ہاں بھائی جان تو اب ٹھیک ہے آواز اچھے سے آ رہی ہے
اچھی تو نہیں مطلب آ رہی ہے پھر بھی پہلے سے ٹھیک آ رہی ہے اب
چلیے جی پھر تو ٹھیک ہے تو آپ نے کھانا وانا کچھ چائے وائے پی
جی جی بھائی جان کھا لیا کھانا ابھی بچائی کا ہی ٹائم ہے
چلیے جی ٹھیک ہے پھر تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کرش
جی بھائی جان
تو بھائی جان میں چاہتا تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے ہماری لائف کا
جی جی بھی
بچے جوان اور بزرگ ہر عمر کے لوگ اس کا استعمال کرے موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ہی بہت چھوٹی لگنے لگی ہے تو ہم گھر بیٹھے کسی بھی ملک کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اپنی باتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان ان تک پہنچا سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتا ہے اگر ہمارا رشتتے دار یا دوست دور ہو جا دور رہتا ہو تو ہم اسے چند لمحوں میں بات کر سکتے ہیں ہے نا تصویریں اور ویڈیو کالس بیچ بیج سکتے ہیں ویڈیو کالس کر سکتے اس کی خیریت معگوم کر سکتے ہیں
آپ نے بولا سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت مطلب اچھی چیز ہے بھائی جان اچھی چیز بھی ہو اور اگر اچ استعمال کرو گے تو بھائی اچھی چیز ہے کہ بلیے کہ نہیں یہ جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھ بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ تو اسکول چھٹی ہو کے ایسے ہی چ اسکول سے چھٹی ہو تو ہے موبائل پکڑ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ مطلب ہے تو اگر اس کا اچھا سے استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے بھائی جان اور بچوں کو آج سب زیادہ ہی کچھ ان کا لگاؤ ہو چکا ہے اب یہ آواز آ رہی کی میرے کو آپ کی نہیں آ رہی بھائی
ہاں بھائی جان بولیے بولیے میں سن رہا ہوں
جی جی جی بالکل اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا کہ گھر والے اگر تھوڑا سا بھائی ا رونے لگ جاتے ہیں نا تو بھائی گھر والے نا موبائل دینے لگ جاتے ہیں کہ لے لو موبائل ایک دو گھنٹہ پھر وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں موبائل بھائی گھر والوں کو اتنا سوچنا چاہیے یہ کہ آدھا گھنٹہ اگر بچہ رہے بھی نا تو پھر بھی بائل نہ دو کہ ان کو ایک ہیبٹ بن جائے کہ موبائل چلانا ہے صرف آھا گھنٹہ چلانا
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اس کے مالک کی یہ جو سوشل میڈیا اس کے اسی کے مالک کی جو آپ نے کہی اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ہی آسان ہو گیا ہے زیادہ بچوں کے لیے تو بہت سے مطلب کہ استاد اپنے مطلب کہ دارس آن لائن دیتے ہیں طلبا نئے نئے مضامین سیکھتے ہیں اگر کو کسی چیز کی معلومات چاہیے تو وہ چند منٹس میں حاصل کر سکتا ہے اس طرح علم کا سفر پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے تو سوشل میڈیا تجارت کے لیے بھی بہت مفید ہے بہت سے لوگ گھر بیٹھے اپنا کام چلا رہے ہیں چھوٹے کاروبار اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس سے مطلب کہ روزگار کے نئے مقام پیدا ہوئے ہیں تو اور لوگ اپنی محنت سے اچھی کمائی کر رہے ہیں تو لیکن ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کی یہ بھی کچھ نقصانات ہے تو اگر ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو ہمارا
بالکل بھائی جان وہ لوگوں تک ہے کہ کا اچھا استعمال کرے کہ برا استعمال کرے وہ ہمارے تک ہے
ہاں بھائی جان تو میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں مطلب کہ اس سے مطلب کہ کیا اس سے ہمیںاری کون سی نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں
بھائی نقصانات یہی ہے کہ جو آج کل جو بچے ہیں ان کی جو آئز پرابلم ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے کہ کہ اس کا بھائی جو بھی ذمہ دار ہے کہ اپنے ماں باپ ہے کیونکہ دیکھو بچے بھائی اگر تھوڑا سا رونا لگاے ہیں آپ کو بتائی کہ بچے تو روتے ہی ہیں کہ بڑے گھر والے کیا آئے کہ ان کو چپ کرانے کے لیے موبائل دیتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان وہ گھر والے کام پہ لگ جاتے ہیں وہ نا ایک دو گھنٹہ موبائل ایسے دھ لیتے ہیں کہ موبائل سامنے رکھے چھوٹے بچوں کو کیا پتا کہ دور رکھنا ہے کہ نزدیک اور ان کی آئز پروابلم وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دو خود خود ان کو سنبھالو کہ نہ کہ موبائل دے دو کہ موبائل دینا بھی بہت اچھی چیز ہے کہ موبائل سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے بھائی کہ پڑھائی ہوتی ہے آج کل آن لائن پڑھائی ہے کہ کوئی اسکول نہیں جا پاتا گرمیوں کی چھٹی ہے ابھی پڑھائی کا آن لائن ہی ہو رہا ہے اب سب کچھ
ہاں بھائی جان
ج جتنا ہو سکے آپ بچوں کا دھیان رکھے نا کہ بچوں کو
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ میں آپ کی بات سے بالکل ہی سہمت ہوں تو بہت سے لوگ گھنٹوں تک موبائل فون چلاتے رہتے ہیں اور اپنی پڑھائی گھر کے کام اور صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس کے مالک کے صرف ہی بچے نہیں آتے بڑے بھی آتے ہیں یگ لوگ آتے ہیں تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر خبر سچ نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی جھوٹے باتیں بھی بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں لوگ بنا مطلب کہ تصدیق کے ان پر یقین کر لیتے ہیں تو
بھ جان جو بھی کام کرنا ہے ہر کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے ہر کام کرو لمٹ سے کرو
تو اس لیے ہمیں ہر بات کو سوچ سمجھ کر ماننا چاہے اور پہلے اس کی سج مطلب کہ سچائی معلوم کرنی چاہیے ہے نا
بالکل بالکل بھائی جان
سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال صحت پر بھی اثر ڈالتا ہے تو دیرتا موبائل مطلب کہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں درد جیسا آپ نے ابھی ابھی کہاں تو گردن کا درد اور نیند کی کمی ہو سکتی ہے جب نیند پوری نہ ہو تو انسان مطلب کہ تھکا ہو ہوا محسوس کرتا ہے اور اس کی مطلب کہ توج بھی کم ہو جاتی ہے ہے نا
بالکل بالکل بھائی جان اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ بھائی جان ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرا پھیلا ہوتا ہے تو اس پہ کیا کہنا چاہتے ہو آپ کی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جو کچرا ہے کم سے کم پھیلے
ہاں بھائی چان
تو بھائی جان دیکھو کہ سب سے پہلے کہ لوگوں کی خود کی غلطی ہے کہ ہاں سرکار نے تو ہر جگہ پہ رکھا ہے استعمال کچرا پھینکنے کے لیے ڈسٹ بین تو رکھے ہی ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو بھی ہیں کہ بچوں کو بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ کہ آپ جا کے باہر پھینکو لیکن بچے آپ کو پتتا ہوتا ہیں کہ جلد بازی میں وہ پورا وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے کہیں سائڈ پہ پھینک لیا وہاں پھینک لیا اور جو بھی ڈسٹ بین بر ہوتا ہے کہ ہاں وہاں تو ہو گا ہی مطلب ا ب گند بدبو تو ہوگی وہاں پہ لیکن وہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہی نہیں ہے بھاری پھینک دیتے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو چ یہ آپ نے بولا کچرا تو جب لوگ ہر جگہ پلاسٹک بوتلز ویپرس اور دوسرا کچرا پھینک دیتے ہیں تو زمین گندی ہو جاتی ہے پلاسٹک بہت مطلب کہ عرصے تک ختم نہیں ہوتا یہ مٹی کو نقصان پہنچاتا ہے اور کھیتی پر بھی برا اثر ڈالتا ہے تو جانور بھی کبھی کبھی پلاسٹک کھا لی ہیں جس سے ان کی جان کو پھر خطرہ ہوتا ہے تو یہ کلچرل کس میں آتا ہے یہ پولوشن میں آتا ہے تو پولوشن کی ایک اور بڑی وجہ ہے درختوں کی مطلب کی کٹائی ہے درخت ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں اور ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں جب ہم مطلب کے درخت درخت کاٹ دیتے ہیں اور نئے درخت نہیں لگاتے تو ہوا اور بھی زیادہ گندی ہو جاتی ہے اور گرمی میں اضافہ ہوتا ہے ہے نا
بالکل بھائی جان اور
دو دیکھو جو بھائی جان کی میں نے بولا کہ کچرا پھینکتے ہیں کہ بھائی چلو لوگ تو پھینکتے ہیں کہ وہ نیند سن رہے ہیں لیکن جو سرک دیکو بھائی سرکار لکھتی ہے کہ وہاں پہ فائن کا مطلب یہ بورڈ سائن بورڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو ک کچرا باہر پھینکے اس پہ مطلب کچھ کتنا کیا فائن لگاتا لگایا جائے گا لیکن سرکار کیا کرتی ہے صرف صرف بورڈ لکھ کہ اس کا پانچ سو جرمانہ ہوگا لیکن کرتے نہیں ایکشن نہیں لیتے ہیں کہ جو بھی کچرا پھینکے کی ایک بار جب تک ایکشن نہ ہو کہ کوئی پھینک اس پہ فائن لگایا جائے تب تک کوئی نہیں سدھریگا بھائی
ہاں بھائی جان
جب تک نہ کسی پہ فائن لگے تبھی جا کے لوگ صدریں گے کہ بورڈ تو لگا دیا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں لکھنے سے کیا ہو گ یہ تو ایسے ھی لکھتے ہیں کہ لگاتا نہیں ہے کوئی جب تک بھائی کوئی نہ لگایا جائے فائن تب تک کوئی نہیں سدھرے گا آپ وہ بتائیے کہ دللی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نا وہ مطلب آکسیجن ماسک لینے پڑ رہے ہیں وہاں
ہاں بھائی جان تو پولوشن کا اثر صرف انسانوں پر نہیں پڑتا جانور پرندے اور پودے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو کہئی جانور اپنے گھر کھو دیتے ہیں کچھ پرندے کو صاف جگہ نہیں ملتی اس طرح قدرت مطلب کہ قدرت اس طرح تو ہاں بھائی جان تو اس طرح تو قدرتی نظام دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم پولوشن اس کچرے جو اپنے کہاں کو کیسے کم کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر اور آس پاس صفائی رکھنی چاہیے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہے پلاسٹک کا استعمال کم کم کرنا چاہے جہاں مم ہو کپڑے کا بیگ استعمال کریں تو زیادہ سے زیادہ درخت
اور جتنا ہو سکے بھائی کہ خود جا کے بڑے لوگ کچرا پھینکیں بچوں کے ہاتھ میں نہ دو کہ بچوں ایک جا کے کچرا پھینکے بچوں کو تو جلدی ہوتی ہے ہمیشہ تو اس لیے وہ بھاری پھینک دیتے اسے اچھا کہ خود جاؤ بڑے کچرا پھینک آؤ
ہاں یہ یہ بات بھی بہت آپ نے بہت ہی اچھی کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں بجلی کو بھی بچانا چاہیے اگر ممکن ہو تو چھوٹا سفر پیدل یا سائیکل پر طے کرنا چاہے تو ہمیں دوسروں کو بھی صفائی اور ماحول کی اہمیت سمجھانی چاہیے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے تبھی ہم اپنے مطلب کہ ملک اور دنیا کو صاف بنا سکیں گے یاد رکھیں گے مطلب کہ رکھیے بہت بڑی مطلب کہ تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدم سے و ہوتی ہے آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پولوشن صرف مطلب کہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر ہمیں آج سے ہی اپنی عادتیں سدھار لیں صفائی کا خیال رکھیں اور قدرت کی حفاظت کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی آنے والی نسلوں کی بھی زندگی بہتر ہوگی ہاں تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
بھی بہت اچھا لگا